ہیلو
السلام علیکم
السلام علیکم
جی سب خیریت جی میں اڑیا آپ بتائیں
جی سب خ رہےار کھانا پیینا ہو گیا
جی بس کھانا بھی نہ ہو گیا
جی اور
تو جی تو آج ہم ترا بھیی سوشل میڈیا اور اتنے فرق کے بارے میں تھوڑا شرو کریں گے
جی جی جناب بالکل تو جناب آج ہم اپ اپنی جوبع جی جوان کی فشاوت اور بلاگت کے ساتھ ساتھ ایک ایسی نہایتی عجیم ہر دل عزیز اور عشری موجوںع کا احاطہ کرنے جا رہے ہیں کہ جسے انسانی تہذیب اور مشاعرے اور ہمارے شب و روج کے ڈرے کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے یعنی کہ ایک دنیا ایسی جو ادرشیہ ہے مگر ہمارے بجود اور حکمرانی کر رہی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جناب
جک لے کہ آج ہم ایسی ن موضوع پر گفتو کریں گے کہ ا تپ چلی گپت جیس بھی س گنوان ہے یعنی کہ شرابی سوشل میڈیا اس کی تعمیر افتیات اور اسری کے مزاجی کے مجر اور اثرات
جی جی بالکل بالکل سناب کیونکہ جب ہم ایک مزجی دنیا یعنی سوشل میڈیا سے افوق پر نظر ڈالتے ہیں تو یہی ایک لاجواز معججہ معلوم ہوتا ہے یعنی اس سے انسان کو اظہار رائے کی کا ایک ایسا عزیز منچ آطا کیا جاتا ہے کہ جہاں بھگولک سرحدیں بیمانی ہو چکی ہ یعنی مگر اس شوشن کے پیچھے ایک نہایت ہی گہرا اور کو اپنا شراب بھی چھپا ہوا ہے جناب آج کا انسان اس مججی دنیا میں اپنی حقیقی شادمانی کو داؤ پر لگا رہا ہے ا ند جو خصورت ہے آال پرر آپ کی کیا جہانت ہے جناب
جی جی بالکل ینی جی یہ ایک دراصل ایک کیسی تک ہے یعنی جس میں امرت اور جر دونوں پرو یہ مناصر اس بات کا اپر کرتا ہے کہ ہمارے پس کا مزاج کیسا ہے جاں کی گمنام سہریت کو ایک آدمی سناخ کو دی گئی ہے وہیں اس کے ذنی اور لائک شیئر کمنٹ کے ایک کشیدی دلدل کا قیدی بنا دیا ہے تو ہم ایسے ہی پہلوؤں کو نہایتی اور گہرائی سے تفصلی پیش کریں گے
جی جی بالکل جناب جیسے کہ سوسل میڈیا کا تعمیرش نے فوائد یعنی عالمی رابطہ اور اظہار رائے کی جاتی کہیں جناب کہ سب سے پہلے ہم اس کے مشتق پہلو یعنی اس کی بہترین اپیوگ پر روشنی ڈالتے ہیں یہ سالے نے سمجک اور ویشوک رابطوں کجو روانی دی ہے اس نے انسان کو کتنا شا بھی اختی آار بنایا ہے جناب اس کے بارے میں فرمائیے
جی تو یہی ہے کہ مطلب سب سے اور عجیم کا نام ہے اس میں دنیا کے آخری کونے میں بیٹھے ہوئے پدر مل شخ بھی ایک زبان اطا کر د ہے یعنی کہ ہائی وے پہ کرپ اپنی جوان اور اپنی اخکار اور بند پور آپ کے سامنے پیش کر لیا ہے اور کہ ایک ان لووں کو منچ دیا ہے جنہوں نے مک دھارا میں میڈیا کو نظر انداز کر دیا تھا ساماجک طح ٹھیک ہے انسان کی آوازیں اور آپ بتاؤں کہ وقت بجمی مدد کا جو جب جہ سوسرے کے ذریعے رکا رما ہوتا ہے وہ بھائی ساری بی م سال میں ہی رہے
جی جی جناب بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ کہ ڈیجیٹل مشاائط اور اصول علم یعنی کہ اور جہاں تک معاشت اور اصول علم کی کا تعلق ہے تو وہاں اسے روزگار کے نئے دروازے کھول دیے ہیں یعنی سوشل میڈیا محج ایک وقت گزارنے کا مسئلہ نہیں ہے جناب بلکہ یہ ڈیجیٹل مشاہر کی بھییڑھ ہڈی بن چکی ہے ہے یعنی چھوٹے دستکار اور ہنرمند افراد بنا کسی بڑے رش رامائنے یہ اپنے کاروبار کو ویشوک استر پر پھیلا رہے ہیں جیسے جہاں تک تعلیم کا سوال ہے کہ لکوڈ اینڈ یوٹیوب اور انسٹاگرام جیسے منچوں پر مائکرو لرننگ کے ذریعے نوجوان وقت میں کوڈنگ مارکیٹنگ اور دیگر جہیدی پوشن خرید رہے ہیں اسے گیان کے لوکتاانتر کرن میں ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے جناب جیسے سوسل میڈیا کے مجر اثرات اور نقصانات جیسے لجت ہے فریب اور نافت اج اس کے بارے میں اپپا کیا خیال ہے
بالکل آپ نے صحی فرمایا یعنی کہ اس کے لیے تعریف پہلو کی طرف آتے ہیں تو ہماری نسلوں اندر سے محفوظ کر رہا ہے لوگ دوسروں کی سجی سجی مز آتی زندگی کو دیکھ کر اپنی حقیقی زندگی کے مرال کرنے لگے ہیں یا اس اپ نفسیاتی چکر کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں
جی جی جی بالکل جناب آپ نے صحی کہا کہ یہ سوشل میڈیا سب سے مجر نقصان ہے جسے ججیدی نفیت اور فارمو کہتی ہیں یعنی کہ لوگ اسکرین پر دوسروں کی منشوعی مسکراہٹے میگی گاڑیوں اور سیر سپاٹوں کی تصویریں دیکھ کر اپنے وجود کو ہی ہیین سمجھنے لگتی ہیں اسے انسان کے اندر ایشا سے ایکمتری جڑ پکڑ لیتا ہے یعنی کہ انسان اپنی حقیقی نیمتوں کا سوتر ادا کرنا بھول جاتا ہے اور ایک اندندھی دوڑ میں شامل ہو جاتا ہے جناب جیسے ہی ریلس اور شارٹس کی بھی مقصد اسکرولنگ دماغ میں ڈوموپائن کا ایسا نشہ چڑھتا ہے کہ انسان اندرا ذہنی افسردگی کا سسی کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے جناب جیسے حقیقی تنائی اور مسارتی وکرا بھی اس کے بارے میں کچھ فرمائیے جناب ہیلو
جی جی تو جیسا کہ مب آپ نے فرمایا کہ تو سائبر خطرات اور اطلاقی تو سوشل میڈیا پر جو افوبادی اور سائبر بلنگ کا بازار گرم ہے اس نے تو کئی معسوموں کی زندگی کو نرک بنا دیا ہے اس پر روک لگانا کی لازمی ہو چکا ہے
جی جی بتائیے یعنی کہ کہیں جناب کہ سوشل میڈیا پر جو افر افواہ بازی اور شائز کا بازار گھر میں اس نے تو کئی معصوموں کی زندگی کو نرک بنا دیا ہے نرق بنا دیا ہے کہ جو لوگ اسکرین پر دوسروں کی منشوی مسکرات
جی جی
جیسے اور کہیں جناب جی کہ مسموں کی زندگی کو نرک بنا دیا ہے اس پر روگ لگانا کیوں لازمی ہے جناب اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے
جی جی تو یہی ہے کہ
ہاں
یعنی اس دور کا سب سے گننا سائبر اپراد ہے اور گم نامی کا فائدہ اٹھا کر لوگ تنج نظر اور کفی ذن کے جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کوٹرول کر رہے ہیں اب سب بھی کریں ہیں اور ان کے نیتا کو مجرو کرتے ہیں ڈپ پیک جیسی موسمی تکنیوگوں نے مہیلاں عصمت اور عزت کو خطرے میں ڈال دیا دیا ہے افواہ اتنی تیزی سے پھیلتی ہیں کہ کی پر میں دنگے اور مسارتی اشانتی پیدا ہو جاتی ہے جب تک سوشل میڈیا کا پر سخت قانونی جضابطے اور یوزر کے اندر اخلاقی سعور پیدا نہیں ہوتے تب تک وہ یہاں منچ تائی کا سا جوو سامان کے روم میں تیار کرتا ہوگا
جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جناب جیسے اعدالیہ ڈیجیٹل اور حکمت احمد یعنی کہ آپ نے ان کے نفع اور نقصان کا مکمل چٹا کھول دیا ہے کہ جب سائمن میں کچھ ایسی عملی اور سنہری یاداب پیس کرے ہیں جس سے وہ اس جال سے آزاد ہو کر سوشل میڈیا کے محض ایک خادم کی طرح استعمال کر سکیں کیونکہ ایک مزج ہی آسی نہیں س سے نجات پانے کے لیے ہمیں ایک مکمل حکمت یہ عمل اتار کرنی ہوگی جناب جیسے ڈیجیٹل ڈسک باکس یعنی کہ ہفتے میں کم سے کم ایک دن یا دن بھر میں کچھ گھنٹے سوشل میڈیا سے مکمل دوری تار کریں ایپ ٹمرس کا استعمال کریں اور اس اسرین ٹائم کو محمود کریں
یعنی کہ سعوری مشارف یعنی اپنی فیلڈ کو جو صاف رکھیں اور اکاؤنٹ کو انفالو میوٹ کر دیں اور اس جو کہ آپ کو بھیان تناؤ یا ماوشی پیدا کرتے ہیں صرف ٹھیک ہے جو علم اور ہنر میں اضاضافہ کریں
جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جناب آپ جیسے کہ تصدیق یہ خبر یعنی کہ کسی بھی سمسن کی خبر کا پوسٹ کو آگے بڑھانے کے کل وہ اس کی پراماانکتا کی جانچ ضرور کریں کیونکہ جھوٹ کو روکنے میں اپنا کردار ادا کریں یعنی کہ حقیقی رشتوں کی ہپا واری جو سوشل میڈیا کی ورچول دنیا سے باہر نکل کر اصل دوستوں سے ملی ہیں جناب ماتا پتا کی شوبت میں بیٹھے ہیں کہ کتابوں کا مطالعہ کریں اور پرکرتی کا آنند لے حقیقی دنیا کی لججت تش شراب کو مٹا سکتی ہے جناب
جی جی جی آپ نے صحیح فرمایا یعنی کہ آج کی جو ہماری گفٹ ہو ہے ب اس کے مطلب یہی ہے کہ جو ہمیں سوسل میڈیا کا صحیح استعمال کرنا چاہیے اور کسی کو بھی احات نہیں پہنچانا چاہیے
جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جناب آپ کیونکہ سوشل میڈیا سے بہت سارے آتنک واد بھی پھیلتا ہے ہے نا جناب
جی جی اور آپ سے بات کر کے
بات رے خدا حافظ جؤ